وعلیکم السلام ج ہاں
وعلیکم السلام بھائی جان بوولے بھائی جان کیا حال چال
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
جی بھائییا میرا بھی سب کھا رہی تھا آپ اپنا بتائیے نا کھانا پینا کیا ہوا
کھانا پینا بس یہی کھائے ہیں روٹی سبزی یہی سب کھائے ہیں آپ کیا کھائے ہیں
ہم بھی بائی جان کھ چاول دال سبزی دوپہر میں اور ابھی کھائے چاول اور انڈا
اچھا بھائی چلو یہ اچھا بات ہے کہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی
ابھی تو بھ جان سچ بولے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے آپ کیا آپ کا کیا بتائیے نا آپ کیا کر رہا
ہمارا کیا ہے ہم تو ابھی کچھ نہیں بس کھانا کھا کر وہی ابھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جائیں گے تو پڑھائی کریں گے اچھا سے
وہ تو کب جائیے گا بھائی جان پڑھائی کا
بس ص وہی جائیں گے بارہ بجے گیارہ بارہ بجے
تو جائیے بھائی جان
گارے بارے بجے میں سمج لگے گا ابھی
ہاں بھائی جان سمے لگے گا تو کیا ہو گیا آپ کے پاس سمے کے
نہ سمئے کے کمی نہیں ہے لیکن کیا کیجیے گ سنے میں آ رہا ہے کچھ ہے بہت بارا چیز
کیا ہے بھائی جہ
کچھ ہونے والا ہے میچ وغیرہ یہ سب
ہاں میچ
ہاںاں
جی بھائی جان وہ تو ہے ہاں بھائی جان یاد دلو ہے بھائی جان
ہاں کچھ ہے کیا آار
کوالیفائر بھائی جان کوالیفائی آج جو جیتے گا وہی فائنل میں جائے گا
دونوں ہارا ہوا ٹی میں ہونے والا ہے نا
جی بھائی جان بہت اچھا سے یاد دلوا ہے ہم کو تو یا
چلی نہیں نہیں ہم کو یاد تھا لیکن پھر بھی سوچ چلیے آپ کو بھی یاد لاد ہے
دیکھتے بھائی جا
ہاں اب جو ہر دن دیکتے ہیں ب رنگ مارتا بھائی اتنا خرچہ ناگ والا مارتا ہے کیا بتاؤ اس کو یار میں تو اس سے فین ہو گیا
تو بھائی جان تو سرب نہیں آتی ہے اسے تو کپڑے آپ پہ
کیا
نہیں آتی ہے دیکھ کے کہ وہ اتنی چھوٹی سے عمرہ اتناار بدار ہم لوگ ہیں کہ بیٹھ کے
تو صحیح بولا بھائی لیکن کبھی تو کیا سکتے ہیں دیکھنے کے علاوہ
تو سیکھتے نہیں ہے بھائی جان کی تھوڑا سیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے
تو سیکھنا تو پڑے گا کیونکہ اسی کے دیکھتے بالک ب طریقہ سے پ چتا ہے
اور بتائیے بھائی جان آج کل کہاں رہ رہا ہے
جی بولیے نا
آج کل کہاں ر آڈ ہے
ہاں بولی ہے نا
بول رہے ہیں آج کل کہاں رہتے ہے
آ جل گاؤوں میں رہتے ہیں
مزہ آتا
بہت بہت زیادہ
ادھر بکری بہت بول رہا بائی جان لوگ رہا ہے آپ کو کھانے کے لیے بلا رہا ہے
نہیں نہیں نہیں میرے کو کہاان کہ لے نہیں وہ جا رہا ہے وہ پتا نا اس وق کیا ہو گیا ہے بول رہے ہیں کہ
جی
جی سنیے کہ آپ کا ادھر کا موسم کیسی ہے کیسا ہے
ان شاء اللہ بہت سواد مطلب کیا کہ بھ جان اتنا سبحان اللہا اتنا مطلب کہ سنہرا موسم ہے بھائی جان اتنا مز دار م س بھ جان نہ ٹھنڈا ہے نہ گرمی ہے بھائی جان نہ بارش ہو رہی ہے بائی جان ایسا ہی اگر موسم رہ جائے تو تو بائی جان ہم تو کوئی
او ہو چلیے تب تو اچھا ہی بات ہے یار یہاں کا بھی موسم کچھ ویسا ہی ہے
جی بھائی جان ویسے بھائی جان وہاں پہ بارش ہوئی
ہاں بارش ہو رہا تھا تھا لیکن ابھی تو نہیں ہے
رات میں ہوئی تھی بھائی جانی ہے مطلب کہ صبح میں
وہ صبح میں بھی آج تھوڑا ہوا تھا اور رات کو بھی ہوا تھا
ہمارے یہاں بھجن رات کو نہیں ہوئے تھے صرف صبح
ہ ہاں اور جب ل بارش ہوتا ہے نا تو ادھر بجلی کا سمسیا بہت سارا ہوتا ہے
جی بھائی جان ادھر بھی ہوتی ہے
بہت دقت ہوتا ہے ادھر
جی ادھر تو مطلب کہ ادھر تو بارش ہوتی ہے بھائی جان تو بجلی کی سمس ہوتی تو ہے بھائی جان پر ہم کیا کیے بھائی جان کہ پاور بینک خرید لی ہے تو ہم کو دقت نہیں ہوتی ہے
او نہیں تو ہم سب کو تو بہت سارا دقت اٹھانا پڑتا ہے کیا کرے کیونکہ بجلی کٹنے کے بعد موبائل ہی زیادہ دیر تک نہیں چلا پاتا ہوں
چلیے کوئی نہیں بھائی جان اور بتائیے تو پاور بینک ایک خرید لے رہے بھائی جان تیرہ سو میں دیتا ہے بڈیا کمپنی کا بھی آرام سے اس کو چارج کر لیجے کم سے کم جی بھائی جان بہت بڑھیا رہتا مطلب کہ چارج تو گھٹنے تو رور نہیں دے گا بھائی جان اور بڑھا بھی دے گا بھائی جان ایسا نہیں گٹاتا ہے اھ
ہاں یہ تو ہے مطلب وہ کتنا دن تک پ مطلب کتنا دن تک وہ سیف رہ سکتا ہے ا مطلب وہ چو مہینوں کا زیادہ بھی چلے گا اسسر تھوڑ ہی چھ مہینہ چلے گا
جی بھائی جان چھ مہینے کا صرف وہ رینٹی رہتا ہے چھ مہینہ سے زیادہ ہی چلتا ہے
نہیں اچھا مطلب مطلب چھ مہینہ تک اس کو جو کوئی بھی اس میں دقت ہوگا تو اس کے بنا کے اگر اچھا کر کے دے گا یا
جی بھائی جان ہاں نہیں نیا دے دے گا بائی جان جان
او ہو چلیے توب تو اور اچھا بات ہے ہم بھی سوچ رہا تھا لینے کو لیکن لوں گا بہت جلدی لے کے جائے گی بجلی کا سموسہ گود نہ اگیا ہے سوچے تو امپورٹڈ لینے کا لیکن فوٹو میں تھوڑا زیادہ پڑ جا رہا ہے سوچا یہی لے لوں گا
جی بھائی جان
ہاں ہاں
ویسے بھائی جان اج کل مطلب کہ دو طرح اتا ہے ایک دس ب ہزار ایم ایچ کرتا ہو انشاءاللہ میرا تو باس ہزار ایم ایچ کا بھائی جان تب تیرے سامنے دیا اگر اپ تھوڑا سا ہستا والا لی دس ہزار ایم ایچ کا تو ٹھیک ہی ہے
تو کتنا پڑ جاتا ہے وہ
دس ہزار والا بھائی
ہاں
تو اران سات سو میں پاڈ جگہ اور جو دے گا چھ سو میں دے دے گا بھائی جان چھ ساڑھےچ سو کا کڑی تو اس سے اپڈیٹ تو اس سے بھائی جان زیادہ موبائل چارج نہیں ہوگا اس سے مات دیر بعد یہ موبائل چارج ہوگا یہ جو باس
ہاں وہ بات وہی صحیح رہے گا یہ والا اچھا نہیں ہے وہی والا لے لوں گا جب لینا ہی ہے تو اچھا اچھا استعمال ہونا چاہیے
جی بھائی جان ہم بھی اسی کا مطلب کہ مطلب لیے تھے
نہ بائی جائے
ہاں ہاں ضرور ضرور مطلب آپ کا پڑھائی کیسا چل رہا ہے ابھی فی الحال
ہاں بھائی جان ابھی تو کافی اچھا چل رہا ہے بھائی جان کوئی سمسیا تو نہیں ہو رہی بھائی جان ویسے سمسیا ہوگی تو کافی لوگ کافی بھائی جان لوگ ب آنے کے لیے ویسے بتائیے نا بھائی جان آپ کی امی جو جین ابدان لگ
سب اچھے ہیں بڑھیا سب کوئی ابھی ہم یہ جو آاب
او تو ان لوگ کا طبیعت سب خریت ہےے بھ جان
خرییا تھا ہیں
چلیے تب تو اچھی بات ہے بھائی جان
لو ج
چلیے اور خیال رکھیے گا بھائی جان اپنا
ہے جی بولیے نا
بول رہے آپ خیال رکھیے گا
ہاں یہ تو ہے خیال تو رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ ابھی گ سا اب تھوڑا کم اھی ہو گیا ہے نا
ہاں
آپ سمجھ ہی سکتے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں
جی بھ جان ہم سماج ہے
ہاں تو اسی کے لیے تھوڑا زیادہ دھیان رکھنا کیونکہ ابھی کافی پہلے آج پوچھ نہیں پ کافی دھوپ آ رہا تھا ٹھیک ہے باہر جانے میں یا لو وغیرہ یہ سب کھانا پانی وغیرہ یہ سب لے کر جانا پڑتا تھا نا چھاتا وغیرہ یہ سب
جی بھائی جان
فی الحال میں موسم تو ابھی اھا اچھا ہے لیکن کیا بتائیے اتنا نا بارش آ رہا ہے ایسے کہ باہر نکلنے میں بھی دقت ہے میں نہیں تھا تب نکلنے میں دقت ہے وہ بارش ہے پھر بھی آئے باہر نکنے میں دقت توڑا کہ زیادہ کچڑ وغیرہ یہ سب ہو گیا ہے نا
جی بھائی جان
ہاں تو بتائیے اس میں بھی نہیں نکل سکتے اور اس میں بھی نہیں نکل سکتے سمجھ میں نہیں آ آ رہا ہے کرے تو کرے کیا بتائیے
جی دیکھیے
ہاں یہئی تو ہے جچ
کیا ہوتا ہے
ہاں ہاں اسے آپ کھانا کھا لیے ہلو اممی ابو کھانا کھا ل ہیں آپ آپ کے امی ابو کھانا کھا لی جی چلیے اچھا بات ہے کہ تو کہیں آپ گھومنا ج
جی جی ج
کہیں گھومنے جاتے ہیں
جی بھ جن جاتے تو ہیں جیسے ہو گیا گاؤں میں گھومتے ہیں بھائی جان پھر شہر تو جاتے رہتے ہیں بھائی جان
ہاں ہاں یہ تو ہے
ویسے آپ کہاں کہاں جاتے ت بجے
ہم زیادہ تر گاچھی وغیرہ میں ادھر ہی جاتے ہیں کیونکہ ادھر ہم کو بہت اچھا لگتا ہے ادھر شدھ ہا وغیرہ یہی سب ملتے رہتا ہے اور زیادہ تر بہت اچھا لگتا ہے ہم کو گاچھی میں اور آپ کو کون سا کھیل پسند ہے
ہم کو تو بھائی جان کبڈی بیٹ بال اس کے بعد فٹ بال اس کے بعد چیس کیرم لوڈو اور گھر میں کا کھیل ہم کو زیادہ پسند ہے بیڈمنٹن بہت پسند ہے بیڈمنٹن تنا کہ نام مورڈ سب سے
اچھا چلیے اچھا بات ہے کھیلنا چاہیے اس سے اچھا رہتا ہے کھیلنے سے آدمی کا تھکان بھی دور ہو جاتا ہے اور اچھا اور اچھا بھی لگتا ہے
جی بھائی ہے
ہاں ال اللہ حافظ بائیا چلیے رکھ دیجے آپ ادھر سے ہی کاٹ دیجیے